ہلو ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم الحمد للہ آپ ٹھیک ہو ہوں
چلیے پھر کرتے ہیں اسٹارٹ
ہاں جی
ہوں آج صبح جب میں گھر کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور باہر دور تک پھیلے ہوئے ہرے بھرے درخت ان کے پیچھے برف سے ڈک ھی ہوی پہاڑیاں اور ہلکی ہلکی دھوپ کو دیکھ رہی تھی تب میرے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اللہ نے کشمیر کو واق ع کتن کتنی بے پناہ خوبصورتی سے نوازا ہے ہر طرف اتنا سکون تھا کی ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کی باگ دوڑ یہاں آ کر رک گئی ہو مجھے لگا کہ آج ہم کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں دل کھول کر باتیں کریں
آپ نے بالکل صحیح کہا کشمیر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے جب صبح کی ٹھنڈی ہوا چہریے کو چھوتی ہے اور پرند چ چھوتی ہیں پرندوں کی پیاری سی آواز سنائی دیتی ہیں اور آسمان بالکل نیلا نظر آتا ہے تھ دل خود بخود اللہ کا شکر ادا کرتا ہے
یہ
کشمیر کی اصلی خوبصورتی صرف اس کے مناظر میں نہیں کہ اس سکون میں بھی ہے جو یہاں ہر انسان محسوس کرتا ہے
دیدی مجھے بچپن سے ہی صبح کے وقت سب سے زیادہ پسند ہے جب سورج کی پہلی کرنیں پہاڑوں پر پڑتی ہے اور برف چمکنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نہ کسی نے پہاڑوں پر ہرے بیچھے دیے ہو میں اکثر سوچتی ہوں کہ دنیا کے کتنے لوگ صرف ایک بار اس منظر کو دیکھنے کے لیے کتنا لمبا سف سفر کرتے ہوں گے
بالکل صحیح آں کشمیر کی ہر ریت ریتو اپنی آں الگ پہچان رکھتی ہے اب بہار میں رنگ برنگی پھول کھلتے ہیں اور پوری وادی خوشبو سے بھر جاتی ہے گرمی میں موسم اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں خزاں کا موسم میں پہاڑ یا پیڑوں کے پتے لال پیلے اور سرنگ سنہرے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں برف کی سفید زیادہ پوری وادی کو ایک نیا روپ دے دیتی
مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کی ہوا بھی دوسری جگہوں سے الگ ہے جب میں گہری سانس لیتی ہوں تو دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری تھکان اور پریشانی ہوا کے ساتھ کہیں دور چلی گئی ہو
یہی تو کشمیر کی پہچان ہے یہاں کی فض انسان کے دل اور دماغ دونوں کو سکون دیتی ہے اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر صرف آنکھوں کو نہیں بلکہ روح کو بھی سکون دیتی ہے
دیدی مجھے بتا مجھے بیتے ہوئے چشمے بہت پسند ہے ان کا صاف پانی دے کر دل خوش ہو جاتا ہے جب پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو اسے کی آواز کسی پیاری سے دھن کی طرح لگتی ہے
بالکل اور جب ان چشموں کے پاس ہرے بھرے گاس پھول اور بلند درخت ہوتے ہیں تو منظر بھی دلکش لگتا ہے بچے وہاں کھیلتے ہیں بزرگ آرا آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور لوگ قدرت کی خوبصورتی کا لطف اٹھاتے ہیں
تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کا ہر کونا ایک تصویر کی طرح خوبصورت ہے چاہے گاؤں ہو یا شہر ہر جگہ کچھ نہ کچھ کچھ دل کو خوش کر دینے والے ضرور ملتا ہے
بالکل صحیح لیکن ہمیں اس خوبصورتی کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے درخت نہیں بچائیں گے اور قدرت کی کو قدر نہیں کریں گے تو یہی قض یہ منظر دھیرے دھیرے کم ہو سکتے ہیں
لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے آس پاس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہے قدرت کا احترام کرنا چاہیے یہ صرف حکومت کی ذمداری نہیں بلکہ ہم سب کی ذمداری ہے
بالکل شیزو اگر ہر انسان صرف اتنا فیصلہ کر لے کہ کبھی گندگی نہیں پھیلائے گی اور پیڑ پودوں کی حفاظت کریں گے تو کشمیر ہمیشہ اسی طرح خوبصورت رہے گا
آج کی بات چیت کے بعد میرے کشمیر کے لیے پیار اور بھی بڑھ گیا ہے اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ ہمیں اتنی خوبصورت وادی دیکھنے کا موقع ملا
بالکل اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیئے کشمیر ہمیں یہ سکھاتا ہے کی جب انسان قدرت کے قریب رہتا ہے تو اس کے دل میں سکون شکر اور محبت پیدا ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی اس حسین وادی کی عزت کرنی چاہیے اس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے
جی دیدی جب بھی میں کشمیر کے بارے میں سوچتی ہوں نا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہاں کہ ہرے برے میدان اور دور دور تک پھیلی ہوئی پہاڑیا آتی ہے مجھے یاد ہے ایک بار ہم صبح بہت جلدی گھر سے نک لے تھے ٹنڈی ہوا چل رہی تھی آسمان بالکل صاف تھا اور سورج کی پہلی گرنیں دھیرے دھیرے پہاڑوں کی چوٹیوں کو روشن کر رہی تھی اس وقت مجھے لگا تھا کی دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ شاید یہی ہے میں اس منذر کو دیکھ کر اتنی خوش ہوئی تھی کہ کا فی دیر تک کچھ بول ہی نہیں پائی
بالکل شیزو کشمیر کی صبح واقع دیکھنے لائق ہوتی ہیں یہاں کا ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ شروع ہوتا ہے جب ہلکی سی دھن زمین پر ا بچھی ہو تی ہیں اور اس کے بییچ سے سورج کی روشنی نکلتی ہے تو پوری وادی کسی خوبصورت تصویر کی جگہ لگ لگتی ہے اسی لیے جو لوگ ایک بار کشمیر دیکھنے دیکھ لیتے ہیں وہ بار بار یہاں آنے کی خواہش رکھتے ہیں
مجھے یہاں کے پھول بھی بہت پسند ہے باہر کی موسم میں جب ہر طرف رنگ پرنگی پھول کھلے ہیں تو لگتا ہے جیسے زمین پر رنگوں کا سمندر بچھ گیا ہو بجھ گیا ہو ہر پھول کی اپنی الگ خوشبو ہوتی ہے اور ہر بغیچہ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے پھول پھول صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نہیں ہوتے بلکہ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ انسان کو بھی اپنی زندگی میں محبت نرمی اور مسکراہٹ پھیلانی چاہیے
بالکل
اس طرح پھول بنا کسی بدلاؤ کی سب کو اپنی خوشبو دیتا ہے ویسے ہی ہمیں بھی سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے
دیدی مجھے کشمیر کی بارش بہت پسند ہے جب ہلکی ہلکی بوندیں گرتی ہے اور پیڑوں کے پتے چمکنے لگتے ہیں تو پورا ماحول بھی اور بھی حسین ہو جاتا ہے بارش کے بعد مٹی کی خوشبی خوشبو دل کو عجیب سا سکون دیتی ہے
ہاں شیزو اور بارش کے بعد جب آسمان صاف ہوتا ہے اور پہاڑ اور بھی زیادہ چمکنے لگتے ہیں تو لگتا ہے جیسے قدرت نے سب کچھ دھو کر بالکل نیا بنا دیا ہو یہ لمحے انسان کو اللہ کی قدرت اور رحمت کا احساس دلاتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کی اصلی خوبصورتی صرف ان اس کے مناظ ر میں نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی سادگی اور مہمان نوازی میں بھی ہے جب کوئی مہمان گھر آتے ہے تو لوگ اس کا دل سے استقبال کرتے ہے
بالکل مہمان نوازی ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے مسکراہٹ کے ساتھ کسی کا سواگت کرنا کبھی ایک اچھی عادت ہے اسی وجہ سے بہت سے لوگ کشمیر کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں
لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سب اپنے آس پاس کی قدرت کی حفاظت کرے درخت لگائے اور صفائی کا خیال رکھے تو کشمیر کی خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہے گی
یہ بالکل صحیح بات ہے قدرت اللہ کی امانت ہے اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی
ہوں
اسی حسین وادی کا لطف اٹھا سکیں گے ہمیں کبھی بھی نہ ندیوں جش یا بغیچوں میں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے
آج کی بات چیت سے مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ کشمیر صرف دیکھ نے کی جگہ نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی ہر انسان کی ذمہ داری ہے جتنا پیار ہم اس وادی سے کرتے ہیں اتنا ہی اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے
بالکل شیزو جو اپنی زمین اپنی تہذیب اور اپنی قدرت کی عزت کرتا ہے وہی اصل میں ایک ذمہ دار انسان ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا ا کشمیر ہمیشہ امن سکون اور خوبصورتی کے کا پیغام دیتا رہے اور ہر آنے والی اس کی حسین یادوں کو اپنے دل میں بسا کر رکھیے
آں
میں نے تھرڈ نکالا ہے اس کا
جی جی دیدی کل رات میں پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی ان میں کشمیر کے الگ الگ موسموں کی تصویریں بھی تھی ہر تصویر دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ کشمیر کا ہر موسم اپنی ایک نئی کہانی سناتا ہے سردیوں کے سفید برف باہر کے رنگ برنگی پھول گرمیوں کی ہریالی اور ہزن کے سنہرے پتے سب اپنی جگہ ب بے مثال ہے
بالکل شیزو اسی لیے کشمیر کو قدرت کا ایک انمول تحفہ کہا جاتا ہے یہاں ا ہر موسم اپنی الگ پہچان رکھتا ہے بہار میں جب پھول کھلتے ہیں تو پوری وادی مہک اٹھتی ہے گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا اور ہرے بھرے میدان دل کو سکون دیتی ہیں خزاں میں پ پیڑوں کے پتے لال اور سنہرے رنگ میں بدل جاتے ہیں اور سردیوں میں برف آ کی سفید چادر ہر طرف نک نیا ہی حسن ا بکھر دیتی ہے
مجھے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی جب پہلی بار برف پڑی تھی ہم سب باہر نکل گئے تھے ہم نے برف کے گولے بنائے ایک دوسرے پر پھینکے اور بہت دیر تک ہنستے رہے وہ دن آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت یادوں میں ایک ہے
بچپن کی یادیں واقعی بہت قیمتی ہوتی ہیں کشمیر میں بچپن گزارنا ایک الگ ہی احساس دیتا ہے
جی
قدرت کی اتنے قریب رہ کر انسان ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں چیز کی قدر کرنا سیکھ جاتا ہے
دیدی مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کی ہوا میں ہی کچھ خاص بات ہے جب بھی میں کسی ہری بھری جگہ بیٹھ کر گہری سانس لیتی ہوں دل اور دماغ دونوں کو سکون ملتا ہے کچھ دیر کے لیے ساری پریشانیاں بھول جاتی ہوں
یہ بات بالکل صحیح ہے قدرت انسان کی اندر امید اور خوشی پیدا کرتا ہے اسی لیے جب لوگ تھک جاتے ہیں یا زندگی کی باگ دوڑ سے پریشان ہو جات تو وہ اصل ہی پرانی سکون جگہوں پر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں چلیے پھر ملتے ہیں بعد میں ٹھیک ہے اللہ حافظ اب بعد میں ملتے ہے
ٹھیک